ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور بتائیے کیسے ہیں آپ
جی اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں بات کی سکتے
ہوں میں بھی ٹھیک ہوں
اور کیا ہو رہا
بس بیٹ
کچھ نہیں بس کھانا کھا کے بیٹھا تھا
کھانا کھا کے ٹہم لیا کرو تھوڑا سا
ہاں بس ابھی پہلے ہی پل تھا کال کر بات کرتے کرتے ملوں گا تھوڑا سا جائے
ہاں ہاں تھوڑا تیز بولو آواز کم آ رہی ہے
ہاں میں کہہ رہاوںات سب سا
ہاں اچھا اچھا اچھی بات ہے ٹہلنا چاہیے کھانا کھا کے ضرور ٹہلنا چاہیے اچھا کیا آپ نے میں بھی آپ کو یاد ہی کر رہی تھی چھ
اور بتاؤ آپ کے اپنے کلچر کی سب اور سب سے اچھی بات کون سی لگ ہے
مجھے لگتا ہے ہمارے کلچر میں فیملی کی جو امپورٹینس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے
بالکل بالکل یہاں بزرگ کی عزت بھی ایک بڑی پہلو مانی جاتی ہے بڑے ستی
ہاں اور مہمان نوازی بھی ہماری پہچان ہوتی ہے
جی جی جی اگر کوئی مہمان گھر میں آئے اس کی خدمت دل سے کی جاتی ہے اور کرنا بھی دل سے ہی چاہیے
ہوں میرے ابو ہمیشہ کہتے ہیں کہ مہمان رحمت ہوتے ہیں
ج ہمارے گھر میں بھی یہی مطلب سکھایا گیا ہے کے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے
اچھا اچھا اچھی بات ہے یہ تو اور بتاؤ تمہیں ٹریڈیشنل کپڑے پہننا پسند ہے
ہاں خاص طور پر عید یا شادی میں کرتا اور شیروانی کہنا پسند ہو
ہ مجھے بھی ٹریڈیشنل ڈریس کافی خوبصورت لگتی ہیں
کلچر کی ایک خوبصورتی تو ہے ایک تو کشتی یہ بھی ہے ہر ریزن کی اپنی پہچان
بالکل کہنے بھی کھانے بھی ہر جگہ الگ اور اسپیشل ہوتے ہیں
تمہارا فیوریٹ ٹریڈنشن کیا ہے
بریانی اور شیر خورمہ
شیرخرمہ تو عید کی جان ہوتا ہے
ہاں بالکل ہوتا ہے اور تمہارا فیورٹ فوڈ کیا ہے
نہاری اور کباب
اچھا نہاری اور کباب کا نام سن کر تومنہ میں پانی ہی آ گیا ہو جیسے لگتا ہے تمہیں اسپائسی چیزیں پسند نہیں
کافی ہے کافی حد تک صحی تھا
اچھا کیا تمہیں لگتا ہے ماڈرن کلچر کی وجہ سے پرانی روایت کو کم ہو رہی ہیں ایسے لگتا ہے
تک کچھ حد تک لیکن اگر فیملی انہیں مطلب فالو کرے تو زندہ رہتی ہیں ساری سارے کلچر
ہاں میں بھی یہی سوچتی ہوں
ہمارے تہوہارہی کلچر کو زندہ رکھتے
ہوں ہوں ہاں عید میلاد اور شادیوں میں سب ایک ساتھ ملتے ہیں
جی جی اسی سے تو رستے مضبوط ہوتے ہیں
ہوں اور بچے بھی اپنی تہذیب سیکھتے ہیں
بالکل بالکل اگر انہیں بچپن سے سکھایا جائے تو وہ کبھی نہیں وہ بولتے
مجھے دادی کی کہانیاں سننا بہت پسند ہے
پسند تھا ان کی کہانیاں سننا
جی جی ان کہانیوں میں کلچر اور جو اتحاس ہوتا تھا دونوں
ہاں دونوں ہی ہوتے تھے یہ آپ نے صحی کہا آج کل لوگ موبائل بھی زیادہ ا بزی رہتے ہیں اس لیے
اس لیے فیملی
ہوں
پرنٹس اور بھی امپورٹینٹ ہاں گیدرنگ اور بھی امپورٹینٹ
جی جی بالکل امپورٹینٹ تو ہو ہی گیا اور ہمارے یہاں جمعے کو سب ایک ساتھ جو ہے رات کا کھانا کھاتی جمعے والے دن سبھی لوگ ملتے ہیں تو اچھا لگتا ہے جمعے کا دن بس یہ لگتا ہے کہ وہ عید کا دن ہے
جی جی یہ بہت اچھی ٹریڈیشن ہے
ہوں تم لوگ بھی ایسا کرتے ہو گے
ہاں سنڈے کو فیملی لنچ ہوتا ہے
اچھا اچھا اس طرح کلچر کا روزمرہ زندگی کا حصہ بنتا ہے ہمارا جو کلچر ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے ہ
کل کیا صرف کپڑوں یا کھانے کا نام نہیں
ہوں ہوں بلکہ سوچ آداب اور لوگوں سے برتاؤ بھی کلچر کا حصہ ہوتا
جی جی اسی وجہ سے جی جی اسی وجہ سے ہر کلچر کی اپنی ایک الگ خوب
اور ہمیں کلچر پر اپنے فرق بھی ہونا چاہیے اپنے کلچر پر
لیکن دوسرے کی کلچر کی بھی عزت کرنی چاہیے ہاں وہ بھی ضروری ہے
ہاں بالکل اسی طرح محبت اور سمجھ بڑھتی ہے اسی طرح
آج آپ سے کلچر کے بارے میں بات کر کے کافی خوش تھی سوچنے کو ملا اورق سیکھنے کو ملا اچھا لگا
ج بھی اپنی تہذیب کو سمجھنا اور سنبھالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے
جی جی بالکل لوگوں کا فرض ہے اپنے کلچر کا اور دوسرے کے کلچر کا خیال رکھ کے اپنا اپنے کلچر کا خیال رکھیں اتنا ہی سامنے والے کا کلچر کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ہمیں کبھی ایسی کوئی باتیں ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے تاکہ سامنے والے دل پ کے کلچر کو لے کوئی پہنچا
جی جی بالکل
تو اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا یہ ہمارا ٹیچر اچ شاید سامنے والے کہ سامنے والے سب کے کلچر اچھے ہیں
ہاں سب کی عزت کرنی چاہیے صحیح ہے بالکل کوئی شکل نہیں
اور بتیں
اچھا اور سب ٹھیک ہے ہ تمہارے گھر میں کون سی کلچر ٹریڈیشن سب سے زیادہ فالو کی جاتی ہیں
یہی عید عید رمضان رمضان بھی کافی اچھی طریقے سےڑ جاتی ہے
ہوں یہ تو بہت اچھا ٹریڈیشن ہے
اور تمہارے گھر کی کوئی خاص روایت ہے جو کرتے ہو آپ ت تم لوگ عید کی نماز وغیرہ ہ ساتھ میں جاتا ہوں نا ہ یہ تو سب سے اچھی روایت ہے
جی اور میرے جو والد صاحب ہیں وہ ہمیشہ نواز کے لیے ہوگتی رہتیین کیٹتی رہتی
جی جی اور اچھی بات ہے عید میں نماز کے بعد سب سے پہلے بزرگ سے مل ملنا چاہیے ان کی دعائیں لینی چاہیے سچ میں یہ بہت خوبصورت کلچر ہے جی
ماشاء اللہ میرے والد صاحب پانچوں وقت کی نمازی ہے
اچھا
کوئی وقت کی نماز اہ نہیں وہاں سے وقت کی نماز پڑھتی
اچھا اچھا ہاں تو یہ اچھی بات ہے نماز پڑھنا اس سے جو ہے تو فرض بھی ہے پڑھنا چاہیے وہ فالو کرتے ہیں اس چیز کو بہت اچھا ٹریڈیشن لگتا ہے مجھے نماز کا
ج نماز پڑھنے سے کئی پریشانیاں کئی دکھ اور کئی بیماریاں ختم ہو گئی ہیں
ہاں ہاں بالکل
چہرے پہ نور رہتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے ب ن پرجیک نواز پڑ تو
جی بالکل کرنا چاہیے ہمیں بھی پڑھنا چاہیے نمارس
بالکل ہم لوگوں کو بھی قائم کرنا چاہیے پانچ روپے جو ہم پ پڑھ دیں یار اگر ہم نمازڑیں گے کوئی احسانی کریں گی کیکہ وہ ہم پہ فرچ ہے اور وہ فرچ ہم نے زمانا ہے ے مان چ
صحیح کہا آپ نے اور بتائیے
نماز تو آپ بھی پڑھتے ہو گے
ہاں مشاء اللہ پڑتی ہیں
الل ن
اللہ کا شکر ہے اس کا احسان ہے
جی جی بچتے رہنا چاہیز ممان اللہ پ
ا وہ نہیں پورا کتنا ہے اور بتائیے تو کھانا تو ہو گیا کھانے کے ساتھ ساتھ آپ ٹہل رہے ہیں
جی جی میں ہلی بک کر رہا ہوں ہل رہا ہوں
اچھا
آپ
میں بھی میں تو بس بیٹھی ہوں اب مجھے نیند آنے لگ گئی ہے تو میں سوؤں گی
شاب آپ کے سونے کی تیاری
ہاں سونے کی تیاری ہے ٹائم بھی ہو گیا ہے ا میں جلدی سو جاتی ہوں
چلیے پھر سو جائیے آپ بھی آرام کریے آپ بت جلدی اٹھنا پڑتا ہوگا آپ ب
رہ گئی اوکے
صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہوگا آپ کو ہے نا
ابھی ر چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہام آد
اللہ حافظ ہاں بالکل انشاء اللہلہ آپ بھی مجھے دواؤں میں یاد رکھنا اور اپنے والدین کو میرا سلام کہنا
جی جی بالکل بالکل اللہ حافظ